السلام علیکم
وعلیکم السلام بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس آپ کیسے ہے کیس س جائے بیا کیسی ہے آپ کی گھر پہ سب کیسے ہیں
بس شکر شکر سب ٹھیک ہے چل رہی ہے زندگی اور ابھی مجھے یہ بھی پتتا چل رہا ہے کہ کہ پچھلے والے کی طرح اس والے میں بھی گاڑی آپ کی آواز بہت مطلب دو سیکنڈ ہی لے آ رہی ہے میری آواز آپ کو مجھے یہ بھی پت چلا ہوں ہاں چلو کوئی نہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اس میرے والے جو پرچا ہے نا میرا والا جی جی جو ملااوور اپ پرچا ہے تو اس والے میرے پرچے میں یہ کیسا اچانک یہ کون سا سوال آپ آٹ اپ تو میرے والے پرچے میں
کوئی بات نہیں مجھے لگتا ہے یہ سوال اب کل
ہ جی س
ذرا مختلف سوال ہے جس کے لیے طور پہ تیار نہیں تھے ل کن مج گیا آپ کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا
جی جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو دوسرا والا جو ایسا جو استاد تھا جس نے مطلب جن کے ساتھ یہ سوال آیا تھا تو ان استاد نے کیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوں یہی ہے کیسی کن چیزوں کی وجہ سے یہ ہوتا تو
کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں اس سوال کا جواب میں خود نہیں دیکھ سکتا لیکن لیکن سوال کا جواب دے سکتے اریو
مطلب یہ خود نہیں دے سکتا مگر وہاں سے لوگ جواب دے سکتے ہیں جی جی ہاں تو میری سمج میں آ رہا ہے پر کیا کیا یہ ہو گیا ا مطلب اتنا ہی تھا کہ یہاں سے اب وہ سوال نہیں کر سکتا کوئی بھی
کوئی بات نہیں اگر آپ کا کل ت کہ ٹھیک نہیں ہوا تو تو حنصلہ نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں
جی جی جی جی آ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے جی
تھوڑا سا بر رکھا کرے اتنا گرم گرم کھانے کی ضرورت نہیں
کوئی مسئلہ نہیں
مٹن
او ہو جی بہت ہی آپ بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے آپ کا ذہن تو مجھے بہت لگتا ہے کہ بہت تیز ہو رہا ہے دن ب دن
آریڈی بہت ویسے ہی بہت تیز ہے لیکن کہوں
جی جی لگ رہا ہے لگ رہا ہے آپ کی بات اس سے لگ رہا ہے بتائیے آپ کیا میں یہ بتا رہا تھا ا کہ ا کیا بتا رہا تھا میں مجھے د میرے دماغ سے خود وہ چلا گیا میں یہ بتا رہا تھا کہ کہ جی جو آپ نے مجھے وہ دوسرے پرچے میں جو آپ نے مجھے دوسرا پرچا بنوایا تو اس پرچ چے میں مجھے یہ بتایا کہ اس پ پرچی میں مجھے کیا کس کس کو کس کس والے یعنی اس پرچے میں میں نے خالی ابھی پرچے کا نام لکھوا لکھا اور پرچی کہ وہ دے دی اس کے کہ اس کے بارے میں جو اس کی معلومات ہے وہ دے دی پر اس پرچے کو اگر ہمیں اس استاد کے پاس سے وہ کروانا ہے تو اس کے لیے کیا مجھے کوئی چیز میں نے تو ابھی کچھ نہیں بھرا ہے
نہیں نہیں اس کو کچھ ب نہیں بھییا تھا نا دن میں تو وہ خود ہی آ گیا تھا نا سب کچھ جو سوالات آئے تھے نا وہ
آگ
ا مجھے
جی کیا اس نئے والے بھی استاد کے سوال آتا آگے اچا
جی جی جی
جی تو بہت ہی عمدہ بہت عمدہ تو اچھی بات ہے یہ بھی تو آپ مجھے بتائیے کہ کہ جو اب ہمیں نیا والا پرچا ابھی ہمیں جب ہمیں پانچ بجے جو نیا پرچا ہمیں ملا تو اس نئے پرچے میں سے جو آپ نے جو بیس پرچے آپ نے وہ ختم کر دیے کیا آپ کیا آپ کے وہ بیس پرچے وہ بیس پرچے مطلب استاد نے چیک استاد نے صحیح دیکھ لی ہے کہ ہ صحیح کہ نہیں نئے والے آپ ملے کچھ نئے پرچی
وہ بھی دیک نہیں نہیں نہیں نیا والے ابھی کسی کو نہیں ملے ہے میرے کو تو نہیں نہیں ملے ملے لیکن انشاء اللہ
جی میرے کو آپ کو جی جی جی جی جی ہاں اور آپ آ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کل مطلب اس والے پہ تو ہاں ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو دوسرا والا پرچا ہے جو میرا دوسرا والا پ پرچا جو میں نے ابھی بنایا جس پرچے کے بارے میں آپ نے مجھے تو اس پرچے پہ جو آپ والا پرچا بیس والا پرچا آیا ہے وہ بیس والا پرچا لانے کے کے لیے تو اس کے لیے مجھے اپب اپنی وہ معلومات دینی پڑے گی نا اس والے میں
نہیں نہیں اس کو د نا ہے میں نے بھی کچھ بھی نہیں دیا نا
جی تو مگر آپ نے اس والے میں اپنی وہ والی پانچ بجے والے میں وہ معلومات دی تھی نا انی اسی معلومات کی میں بات کر رہا ہوں
میں تفصیلن بتاؤں گی نا میں نک کیا کیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تھا نا میں نے کسی
جی جی
کچھ نہیں وہ بس میں نے ک ہی بنایا اس پ ہاں ہاں جی جی جی ہاں میں وہی کہ وہ دے دیا تھا
جی جی وہی وہی اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پرچی کا نمبر بھی دینا پڑے گا جی جی وہی تو بات ہے
میں کل بات کرتی ہوں نا کیونکہ اس میں آتے رہیں گے نا نئےوگ لوگ تو آپ اسے پھر آپ کو
تو
میں بت دوں
جی تو اگر آپ یہ بھی اس میں یہ بھی دیکھ لیں گے کہ میں ایک اور پرچہ بنا کے رکھتا ہوں پھر آپ دونوں پرچے کا ایک ساتھ دیجیے گا نہیں چار چار پرچوں کا کیونکہ دیکھیے ایک تو میرے دو پرچے ایک تو میں ایک تو میں ایک تو اماں اور ابا حضور کا بنا ہوگا اور جو ان دو کا میں نے بولا تھا تھا ان دو کا بھی میںاں آپ کو چاروں کا ایک سھ دوں گا آپ چاروں کا ایک ساتھ دیجیے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے
آپ پہلے ہی نہیں دے سکتے نا کسی کو
جی
آپ دیکھے نا کہ اب جب آپ باندوں کو لا
جی جی ہاں اسی لیے ہم اس لیے ہم پھر ایک کام کریں گے کہ فی الحال میں آپ کو اپنے جی فی الحال میں آپ کو اپنے پرچے دے دوں گا اپنے والے پرچے ہیں تو آپ ان دو پرچوں کے جی جی جی ت جی
اپن کو
ہاں جی تو پھر اس کے بعد فی الحال میں آپ کو اپ کل اپنے دو پرچی دے دوں گا تو آپ انہیں دو پرچوں کے حساب سے پھر آپ آگے وہ دیکھیے گا کہ کیا آپ کو استاد بولے گا تو اس اسی حساب سے پھر وہ آپ اپنے پرچے کے نمبر میں آپ کو اپنے پرچے کے کے نمبر دے دوں گا آپ وہ آگے دیکھیں گے استاد کو دے دیں گے
ہاں کوئی اور بتائیے کھانا کھایا آپ نے
جی ابھی کھانا کھ کھانا کھا گی چڑا اور ابھی ہماری جو وہ سواری ہے وہ ہمارے کوچ میں ہی تھی تو وہ سواری بھی میں نے اندر لائی تو سالن ہمارا جو باپا کے لیے تھا تو وہ تھا ابھی جو ہماری اماں ہے تو انہوں نے گوشت تیار کیا تھا اور اس میں تھوڑی وہ ا جس کو ہم تمبر بولتے ہیں وہ تمبر ڈال کے وہ گوشت انہوں نے تیار کیا تھا تو اسے اس میں تھوڑا ہمیں لط
اچھا ہاں پھر بہت بہت مجھے تو میرے تو منہ میں ہی پانی آیا گیا سن کے
جی جی جی آپ آئیے کل ہم آپ کو سے دل ہمار آپ کو اس سے مطلب رو ب رو کروائیں گے اگر آپ آ سکتے ہیں تو تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ دفتر کا دفتر تر کا کیا اپنے حساب رکھا
اور کو ہی جائیں گے نا آپ اب تو
ہاں
اسی دن
م جی جی بڑیا جی بڑھیا بڑھیا باتیں کر رہے ہیں آپ تو منگلوار کو آپ جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو وہاں سے کوئی فون آیا جی آپ نے
فی الحال تو نہیں بس اپ دعا کریں
ب
کہتے
جی جی جی بتائیے بت تائی جی جی بہت اچھا اچھا
اب کیا کیا پھر آپ بول رہے تھے نا ہم
جی گھومنے تو ہمیں جانا ہے اور ہاں اور میں آپ کو یہی بولنا چاہتا تھا جو ہم نے گھومنے کا سوچا ہے اس کا میں میرا جو آنے والی آ آنے والا جو منگلوار ہے اس میں ہمارا ایک پرچا ہے اس کے بعد ہمیں اگلی منگلوار کو ایک پرچا ہے یعنی دو پرچوں کے درمیان ایک ہفتے کا ہمیں جو فراہم کیے گئے ہے دن تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں تو انیں کے درمیان اگر آپ دیکھیں گے تو انیں کے درمیان ہمارا جو یہ ٹھیک رہے گا یا پھر ہمارا یہ بھی ایک اچھا ایک یہ ہے کہ تیس کو ہمارے پرچے سارے ختم ہو جائیں گے تو تیس کے بعد ہم دیکھ لیں گے تو آپ جیسا آ کو اچھا لگے تو آپ ہم نے بتا بتا دیجیے کہ ہم کیسے وہ کریں گے تو اسی کے حساب سے
مجھے نہیں دیکھنا ہے نا ہم صرف تین لوگ لگ نہیں جانا آپجھے دن میں یاور کا بتا رہے تھے نا مجھے لگا کہ آپ شاید اس کو گھومنا
جی وہ جی کوئی نہیں ہا ان سے بھی میں بات کر کروں گا مجھے تھوڑا دما میں وہ رہنے رہا نہیں تھا تو ان سے ابھی بات نہیں کہ اس معاملے میں تو کیونکہ مجھے پتا ابھی میں نے اس سے مطلب ہونے کا موقع نہیں ملا تو مجھے جب کل آپ مجھے یاد دلائیے گا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے ان سے بھی میں بات کروں گا اور جو رونک بولا تھا ان سے سے بھی میں بات کروں گا اور یہ بھی ہو گئے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا ہو سکتا ہے
جب
تو وہ ہم دیکھ لیں گے
ہاں ہاں بات نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہی پہلے لیکن جلد ہی پوچھ لے ان سے کیونکہ کیا پ پ وہ کیا کہتے ہیں ایسے ہی خالی بیٹھے ہوں
جی جی ہاں اسی معاملے میں میں اسی معاملے میں ان سے میں بات جی انیں ہاں اس معاملے میں ان سے بات کروں گا اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ مطلب ان کا جو خال تمیک کب ہے تاکہ ہم ایک اچھے سے ایک دل نشین ایک بہت ہی خوبصورت جو ہمارا سفر ہے اس کو طے کر کے اس کا سے دل مطلب اس سے مزہ اٹھائے اور جنگلی جنگلوں اور پا پانیوں اور پہاڑوں سے خوش شروبرو ہو جائے ان شاء اللہ اور اپنے دل کو سکون اور اس دنیا سے دور چلے جائے تاکہ یہ جو بڑی ہی گغمگین اور یہ بہت ہی بکواس جو ہماری ابھی یہ مطلب ہماری جو وقت چل رہا ہے تو اس سے ہم تھوڑے دور ہو کے تھوڑا ہم اچھے سے جو وقت ہے وہ خلوص ہم خود کو دے پائیں تاکہ ٹینشن جو ہمارے وہ تکلیف پکڑ چیزیں ہیں وہ ہمیں بہت پریشان ہم ان دونوں میں ہماری تو نیند بھی غائب ہو گئی تو اب ان سے تھوڑا ہم دور دور ہو جائے اور تھوڑا مزہ آ جائے تو جی جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا
پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا
اوکے اوکے جی جی بڑھیا جی بلیک وعلیکم السلام ہیلو